کم ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسیے ہو ٹھیک ہو
میں ٹھیک ہوں آپ سناؤ آپ کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہی ہوں گھر پہ سب
الحمد اللہ آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ام ہاں میرے گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا آج بہت دن بعد تم سے بات کرنے کا موقع ملا
سن رہی ہو
ہیلو
ایک منٹ مجھے لگتا ہے کہ پہلے لوگ اپنی تہذیب اور روایت کو بہت اہمیت دیتے تھے لیکن آپ لوگ دوسروں نقل کرنے میں فرق محسوس کرتے ہیں
ہاں یہ بات بالکل درست ہے آج کل فیشن ڈریسنگ اسٹائل بات کرنے کا طریقہ کا اور رہنے سہنے کا انداز بھی ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو گیا ہے لوگ اپنی اصلی پہچان بھولتے جا رہے ہیں
مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے ویسٹرن لائف اسٹائل کو فالو کرتے ہیں اور ان کو ان کو طریقہ سمجھتے ہیں
ہاں سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا کردار ہے انسٹاگرام فیس بک اور دوسرے پلیٹ فارمس پر لوگ ویسٹرن سیلیبریٹیز کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہر سوسائٹی کی اپنی ویلوز اور روایت ہوتی ہے
بالکل ہمارے بزرگ ہمیشہ ادب حیا اور اخلاق کی تعلیم دیتے دیتے تھے آج کل ان چیزوں کی کمی محسوس ہوتی ہے
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غیروں میں بچوں کے ساتھ وقت کم گزارا جاتا ہے موبائل اور انٹرنیٹ نے فیملی کنورزیشنس کو بہت کم کر دیا ہے
پہلے شام کے وقت سب ایک ساتھ بیٹھے تھے اپنے دن پر کے اپنے اپنے دن بھر کے واقعات شیئر کرتے تھے اور بزرگوں کی بات سنتے تھے اب ہر شخص اپنے موبائل میں مصروف رہتا ہے
صرف فیملی ہی نہیں ماحول بھی متاثر ہوا ہے ویسٹرن لائف اسٹائل میں اکثر ضرورت سے زیادہ شاپنگ ڈسپوزیبل چیزوں کا استعمال اور لگزری کو پرموٹ کیا جاتا ہے اس سے پلاسٹک ویسٹ اور
یہ بات یہ ب بات بہت اہم ہے ہمارے ماحول کو صاف رکھ ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن جب ہم صرف فیشن اور دکھاوے کے پیچھے لگ بھاگتے ہیں تو انوائرمنٹ کو نقصان ہوتا ہے
بالکل ہر نئے فیشن کے ساتھ نئے کپڑے خریدنا پرانے کپڑوں کو پھینک دینا اور اننیسیسری چیزوں کا استعمال کرنا ویسٹ کو بڑھاتا ہے
اس کا اثر صرف صحت پر نہیں بلکہ ماحول پر بھی پڑتا ہے پلاسٹک پاکس بوٹلس اور ریپر ریپرس ہر جگہ پھیلے پہل پھینکے جاتے ہیں
ہاں فاسٹ فوڈ کلچر بھی ویسٹرن کلچر کا ایک حصہ بن گیا ہے بچے گھر کے صحت مند کھانے کے بجائے برگر پیزا اور کولڈ ڈرنکس کو پسند کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ویسٹرن کلچر کا سب سے بڑا نق نقصان یہ ہے کہ لوگ اپنی زبان کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں
ہاں کچھ لوگ رومن انگلش یا صرف انگلش بولنا ہی اپنی شان سمجھتے ہیں اپنی اردو یا مقامی زبان سے محبت کم ہو ہوتی جا رہی ہے
ہماری زبان ہماری پہچان ہے اگر ہم اپنی زبان اور تہذیب کو بھول گئے تو اپنی پہچان کھو اپنی پہچان کو بھی کھو دیں گے
بالکل مگر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر ویسٹرن چیز بری نہیں ہوتی ان کی سائنس ٹیکنالوجی وقت کی پابندی اور ریسرچ سے ہمیں سیکھنا سیکھنا چاہیے
میں بھی اس بات سے متفق ہوں ہمیں اچھی باتیں اپنانی چاہیے اور بری عادتوں سے بچنا چاہیے
مسئلہ تب مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم آدھی اندھی نقل کرتے ہیں بغیر سوچ سمجھ کر چیزوں چیز کو اپنا ل اپنا لینا ٹھیک نہیں
ہمارے دین اور تہذیب نے ہمیں حیا عزت سچائی اور انسانیت کا درض دیا ہے ان ویلوز کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے
بالکل اگر ہم اپنی تعلیم کے ساتھ اپنی تہذیب کو بھی مضبوط رکھیں تو ہم دنیا کے ساتھ چل سکتے ہیں اور اپنی پہچان بھی برقرار رکھ سکتے ہیں
اسکول اور کالج میں بھی بچوں کو اپنی کلچر اور انوائرمنٹ کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے
گھروں میں والدین کو بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ اصل کامیابی صرف ماڈرن کپڑا یا کپڑے یا فیشنیبل لائف اسٹائل میں نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور محنت میں ہے
ہمارے ماحول کی حفاظت بھی ضروری ہے اگر ہم کم پلاسٹک استعمال کریں درخت لگائیں اور صفائی کا خیال رکھیں تو بہت فرق پڑ سکتا ہے
بالکل اسلام کی صفائی ات اورت انداز دیتا ہے اس لیے ہمیں ضرورت سے زیادہ استعمال اورت فضول خرچی سے بچنا چاہیے
ج
جی
مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کو بھی اس سلسلے میں پزیٹو رول ادا کرنا چاہیے ایسے پروگرامس ہونے چاہیے جو ہماری تہذیب اور ماحول کی اہمیت کو اجاگر کرے
ہاں اور مجھے یہ احساس ہوا وہ کہ ہر چیز تب کہنا بھی ٹھیک نہیں ہمیں ہر کلچر کی اچھی بات اپ اپنانی چاہیے اور بری باتوں سے بچنا چاہیے
اگر ہر نوجوان اپنی پہچان اپنی زبان اپنی روایت اور اپنے ماحول کی حفاظت کرے تو ہمارا مستقبل روشن ہو سکتا ہے
بالکل طریقے کا مطلب صرف کسی اور کی ک کرنا نہیں بلکہ اپنی قیمتی روایت کو سمجھنے سنبھالتے ہوئے نایی ٹیکنالوجی اور انسانی اخلاق میں آگے بڑ بڑھنا بڑھانا ہے
ہاں ہمیں پہلے کے وقت
غ
ا لوگ اپنے والدین کو یا بزرگوں کو وقت نہیں دیتے تھے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین اور بزرگوں کو وقت دے ان کے ساتھ بیٹھ باتیں کریں اپنا دل ہلکا کریں ان سے ان کی رائے لیں دعاۓ لے اور اپنا جو فون ہے جو ایک ایڈکشن بن گیا ہے اس کو ا یا تو اوف کرلے یا تو کچھ دیر کے لئے خود سے دور کرلے تا کے ہم اپنا پورا وقت اور اٹینشن اپنے والدین اور بزرگوں کی طرف رکھے ان سے بھی ہم کچھ سیکھے
بالکل مگر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر ویسٹرن چیز بری نہیں ہوتی ان کی سائنس ٹیکنالوجی وقت کی پابندی اور ریسرچ سے ہمیشی نہ چاہیے
ہاں سائنس ٹیکنالوجی اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے آج کل کی سائنس کی وجہ سے ڈاکٹرس کو کافی ریسرچ میں مدد ملی ہے کچھ ایسی بیماریوں کا مطلب بیماریوں کا علاج ملا ہے جیسے شاید پہلے نہیں تھا اور ٹیکنالوجی نئی نئی اس طرح سے اسٹ ہوئی ہے مطلب ڈسکور ہوئی ہے یا انوینٹ کی گئی ہے کہ جس سے انسانوں کو بہت مدد ملتی ہے اج کل کے تو آپریشنز بھی اب روبوٹس کے ذریعے ہو رہے ہیں یہ کافی ہمارے لیے ہماری ضرورت مند اور فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی اور سائنس انسان کے لیے بہت اہم ضروری بن گیا ہے
ہمارے ماحول کی حفاظت بھی ضروری ہے اگر ہم کم پلاسٹک استعمال کریں طاقت لگائے اور صفائی کا خیال رکھے تو بہت فرق پڑ سکتا ہے
ہاں اگر اب پلاسٹک بیگس آں وہ چیزیں جو ہمارے ماحول کو نقص ان دیتی ہے اسے جلا دیں یا دف نا دیں اس سے دونوں پر ہی اثر پڑتا ہے اس سے اچھا ہے کہ ہم اس کا استعمال ہی ترک کر دے اسے نہ ہی خریدیں نہ ہی بیچیں اس سے مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ اس کی پروڈکشن ہی بند ہو جائے گی جس سے بعد میں وہ ماحول کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کو بھی اس سلسلے میں پوزی پازیٹیولی رول ادا کرنا چاہیے ایسا پروگرامس ہونے چاہیے جو ہمارے تہذیب اور ماحول کی اہم یت کو اجاگر کریں
ہاں بالکل اے ٹیلیویژن یا آج ہمارے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے اس میں ایسے ایڈس یا ایسے پروگرامس دیکھنے کو آ ملنی چاہیے کہ جس سے بچوں کو بڑوں کو بزرگوں کو اسے نقص اس کے نقصانات
اگر ہر نوجوان اپنی پہچان اپنی زبان اپنے روایت اور اپنے ماحول کی حفاظت کرے تو ہمارا مستقبل روشن ہو سکتا ہے
ہاں بالکل ہمیں اس کا استعمال آب بالکل دھیان میں رکھ کر کرنا چاہیے کہ اس سے نہ ہی کوئی نقصان پہنچے اور نہ ہی کسی کو اس سے تکلیف ہو ویسٹرن آئزیشن کے اگر نقصانات بھی یہ ہمیں دھیان میں رکھنے چاہیے
بہت خوبصورت بات کہی تم نے اللہ کرے ہم سب اپنی تہذیب سے محبت ماحول کی حفاظت اور اچھی صحت سونچ کی سا ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے
آمین مجھے امید ہے کہ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کر عمل کرے تو ہماری سوسائٹی اور ماحول اور ہمارا ماحول دونوں بہتر ہو سکتے ہیں
آج کی گفتگو بہت ہی ملام معلوماتی اور دلچسپ رہی
مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اچھا اب میں چلتی ہوں اللہ حافظ
اللہ حافظ